ہلو
ہاں سدام جی
وعلیکم السلام
السلام علیکم
اور سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے
کہاں ہے جی
ارے پانی گر رہا ہے تو کہاں رہیے گا گھر ہیں
بارش ہو رہا ہے نا
ہاں بارش ہو رہا ہے
کھانا پیننا ہو گیا
ہوں کھانا پینا ہو گیا
کھانا پیا پینا کھا کے سوتل ہے نا آرام کرو
ہوں
ن آجو جی سے تو ابھی بات ہوا جی
اچھا
بولا کہ مرگوب جی کے فون کرو بولاؤ ہمار گھر
ہاں
ت کیں پٹ ہوتی جرا ک نہیں آجل سر نہیں پانی گر رہا ہے چبوترا دن جاتے تھے بیٹھے
ہاں
ہمرے گھر آئیے
اچھا
اس کے لیےب پتا نہ کہاں ج ہیں مرگپ جی ہم فون کریں گے تب ن ارے گھر کام لگا دوگو لیبر لگایا ہے گوران تووران کر رہا ہے تو سوچ رہا ہے کہ سب آئے گا تو ٹم پاس لوگ کم ہو ج گا ٹائمو پا ہو جائے گا بہت تیج ہے
ہاں
کال ا للکار کے لے گیاؤ ہا
ہاں
آشہار
ہاں
چل تو گئے پیاز لینے کے چکر میں
ہاں
تو صحی میں پیاز وہاں سستا ملتا ہے
کیسے ملا پچیس
وہاں پیاز پچیس روپئے ملا بڑا بڑا پیاز ملا میں نے سائز گرے تھا زیادہ بڑا بھی نہیں تھا تو گوٹا بھینا ہوا
ہاں
سائز گ پیاز میں نے یک تھا لیے وہی ج مجے
ادھر ادھر مہنگا ہے
ہے توھر پہچ وہ بک جائے گا ترنت چالیس روپے کلو چالیس روپے کلو پیاز بک جگہ ہے
ہاں ہاں کیسے کتنا لیے
جب مارے ہم لیے تھے تین آدمی مل کے گاڑی پر گئے تھے تو ستائیس کلو نو نو کلو
تو
چوٹ رہتے کبھی سنڈے کو جاتے نا
ہاں
تیس کلو باڑا لے لیتے تو کام چل جتاا
تو آپ کا گھر پیاج وج ہوا ہے کیا
ہاں
کیا ل تو کوئی دقت نہیں ہے ہاں جی نجول جی کتنا کھیتی باڑی کرتے ہیں بولے کہ دس کٹھا میں بیگن روپنا ہے
ہاں بیگن روکنا ہے جیاد ہی ان کو
دس کٹھا بیگن بولا بولا کہ چار ہزار کابھی کوبھی کے گاچھی کیے ہیں کوب پانی گرتا رہ گیا تو پیسہ برباد ہو جائے گا ان کا
نہیں گاچھی بچانا ہوگا کہ اھی کرنا ہوگا اس کو جھالا لگا دینا ہوگا
اچھا ٹھیک ہے جھالا لگا دے گا ہم مان رہے ہیں اگر پانی گرتے رہ گیا تو کھیت نہیں جوتا ہے گا تب وہ تو بوڑھا کے گاچھی نیچے گر جائے گا ختم ہو جائے گا
نہ ایسا نہیں ہے کہ پانی گرتے رہ جائے گا
چاہے روپ دیا ٹھیک ہے
ہاں
پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا
وہ ملے گا ملے گا وہ موقع موقع ملے گا یہ ہے کہ کبھی لیٹ سے موقع ملتا ہے کبھی کچھ
زیادہ زیادہ گھاس ہو جائے گا توکڑائے گا پھرو
کونائے گا
اچھا گبھی تو کوبھی والا میں آتا ہے دوائی چھینکنے والا گھاس مرنے والا
نہ نہ نہ
نہیں آتا
سب کو بھی ختم کر دے گا وہ دوائی دینے کے بعد
او
وہ دوئی گ چیز کے لیے دوائیے ہے گھاس میں دینے والا وہ مکئی آؤ ا کا بولتے ہیں کطاری
بتاادی
ہاں کتاری اور مکئی دو گو چیز میں گاس والا دوائی م میںر کرے گا تو بایسرا کوئی چیز مر دیجیے گا تو ختم کر دے گا
ادھر مراتا ہے بیدام ادام میں نہیں مراتا ہے
اللہ
تو ہمارا بولا کہ بے دام میں بھی مراننے والا اس کے چلتے ہم ب داموں روپ دیے ج کل ہو
تو وہ دوسرا دوسرا دوبا آتا ہے
ا
ہاں دوسرا دوا رہتا ہے
ماںار ایک دم گیا تو سب مرغا ارغا چا باجی
کل ہوو
سل بازار میں
ہاں تو آپ بھی کت دبائے ہیں ہمار پتا چلا ہے کت بول رہے تھ نیازل جی کہ ہم کالے جانے کی اتنا اکھا جاتے ہیں
ہاں
تو
بڑھیا ایکگو سپاہی مل گیا تھا ٹھیک نا
ہاں
بے سے مسالہ پیس کے لےگل تھا
ہوں
ہاں مسالہ پیس کے لے گا بت نا تین ورائٹی کا مسالہ پیس کے لے کے لی تھا جی سپاہیا
ہاں ہوں
تین گ تین گو پوٹلی کھول لی تھا تین گو پوٹلی
ہاں
دیکے کہ تین بار مسالہ ڈالا ہے وہ باٹ بٹ
ہوں
کھائے تھے ہم کو ارے کل اتی ہو گیا یہاں سے گئے نا بازار تو پورا بھیانک لگتا ہے پہلے بھی گئے تھے لیکن اکوں سے پورا بھیانک بازار لگنے لگا آب
ہاں
پورا جیسے ترنسی بازار دیکھتے ہیں نا
ہاں
ویسنے بازار ہواں لگنے لگا پوڑا بھیڑ رہتا ہے
ہاں
ہ بند تو گیا مرغا اترنے پر ہوا تو اسسا ہی پورا پانی مارنے لگا
اچھا
مارنے لگا تو وہ پلاسٹک ا ہار سب کیلے تھ وہیں جااک اار کیلے تھ ہویں جااک لکائے سب گوڑا
ہاں
اور بعد پھر پانی کھلا کر بد پلاسٹک میں ساجا پھرو پانی گر تو کیسے ہو کھائیں گے تھے چار پانچ وہ پھر وہاں سے نکال کے کھائے پھر سر آنے لگے تو ادھر رام ساگر دینے پھر پانی گرنے لگا
اچھا
لو کا ہے پھر وہاں سے چلے تو یہاں آتے آتے تک فیلڈ میں چبوترا پے آٹھ رات بج گئے ہم ان کے پھر آئے گھر گئے پھر گئے ہے اسکول پر وہاں گا تھوڑا سا کام تھا پھر سر پانی گرنے لگا
ہوں ر س کے پانی گر رہا ہے آجوں تو اسی ابھی موسم کیا ہے
تھوڑا ہاں اس نے موسم کیا ہے پھر رتی آئے پھر پانی گرنے لگا پھر کانا وانا کھا کے ہم فون نہیں کہیں لگائےیں چپ چاپ ہم سوتے سے بڑا نیند لگا دم نیند کلاح ہم کو
صبح موبائل سوئچ آف تھا
ارے لائن نہیں تھا راات بار ہم سو کہ بھرو میں لائن دیتے چارج میں لگائیں گے بور میں اٹھے چار بجے لاا لائنے کٹل تھا پھر کیا کریں پھر چارج میں لگا کے چل گئے چل تھڑی دنونے ابگ ہمار گاؤں کے چاچا ان لوج نام ہے
اچھا
سارا زمین وہ نہیں بیچتا ہے
ہاں ہاں
مل گیا وہی اب کہا کہ چل تو بھتیجا چل تو بھتیجا زمین کا ڈیل کر لبا
ہاں
سر ہم سوچے کہ سنگے جانا ہے کہ لادو جوتا کھانا ہے
ہاں
سب و زبردستی دھر کے لگیے گیا اب اب وہاں گنی تئی زمین کے پیسہ مانگ رہا ہے تو جو ان لوگ وائ فس ای سے لڑ رہے ہیں کہ تو اپن بھیھر سے پیسے دے ہوں تو تو اپن بھیجتے دے ہوں ہما بھینا ہوا پیسا ہم کہاں ہم لے کے آ گے تا
اچھا
چلا گھر چلاٹھوک سب جمین تمین پر تو پیس چلے بت رہا وہ کیا کریں گے نا کہ جرپیکسی کے نام پر دے دیں گے دس کٹھا پندرہ کٹھا ستر اسی ہزار میں آ اکری میں بولتے ہیں دس ہزار عودہ تو دس ہزار عودہ بڑھا کے اسے دھیرے دھیرے زمینیاں سٹا لیتا ہے سر
ہوں
مجبوری میں ان کو لکھنا پڑ جاتا ہے ن سر لکھنا کہاں پڑتا ہے ابھی تک کسی کو لکھے نہیں ہے خالی ویسے ہی نام پر لے رہے ہیں پتا نا سب پہ ہڑپ دیں گے کہ کیا کریں گے سر غریب کما کے دیبو کرتا ہے اس جگا میں ہار جاتے ہیں جا کے ایسا نہیں کرنا چاہیے
تو کہ اتنا پیسو کرتے ہیں
ارے تا جگا کھیلتے ہیں ایں انے دارو پانی پییں گے لندر پندر پڑا دیتے ہیں سب پیسوا تین گو بھائی ہے ایک بڑکا بھائی تو الگ ہو گئے ہیں چھوٹک بھائیو ہے پارا ٹیچر انکوں پیسو ساراسو لے لیتے ہیں چھوٹکا بھائیوا سیدھا سادا ہے سر کچھ کہوے نہیں کرتے ہیں
ہوں
بتائی یہ سب غلط بات ہے اس میں ان کا پاپا کے غلطی ہے
تو آج پیسہ ملا ان کو
نہیں ملا
نہیں ملا
یہٹھ دے گا پیسہ روز ا پیسہ مانگے گا تو کوچ دے گا پیسا کوڑی ہے نہیں ہے ہم لے گا آن کہ رہے ہیں کہ دائیگ لیڈی دیہات مرغا ہ ہوا گھر تو دی جاتا تو مے چار سو ج آرام کے کائے کے لت لگ گیا ہے استر رہے گا نہیں دیے ویسیے ہمار گاؤں کے ہے ٹھیکے دار کے نام پر پیسہ لے لیتا ہے لیبر بھیجیں گے لیبر نیتیش لیبر بھیجیں گے لیبر بھیجیں گے چلا لیبر بھیج بھی نہیں کرتا ہے اس کو بھی حرام کے عادت ہو گیا ہے
یہ سب غلط کام نہیں کرنا چاہیے
لیکن پیسہ کوڑی اس کے پاس نہیں ہے تو گھر سے نکال نہیں رہا ہاں گھر میں بھل رہا کہ کماوں نہیں جائے گا جو ان کے حرام کے کھائے کلت لگے وہ کبھی باہر جائے گا کمانے ہم
نہ کب کبھی نہیں جائے گا وہ اس کو شریر وہ سمجھ گیا کہ ہم کو ایسے مل جا رہا ہے تو ہم محنت کا حلا کریں گے
ہوں ایک دم چوچا آپ گھر بیٹھل ہے کل چالو کر رہا تھا ہم گلے نہ توڑتے نہ رہ ہم ایسا لگا ہوں اس کوٹھیکے دار ادار گھرے گ توارنے لگا چچاتے ہم لگ
ہاں
پچال کر رہا تھا ہم کہے نہ ن ہم جائی تھےیں چبوترا دینے دیکھیے آج کل کمانیے بھی گیا تھا چار دو دن میں آ گیا گھر کہ دے گا
کہیں رہبے نہیں کرے گا
اکے ایگو سالہ ہے تین ہزار روپیہ کی چار ہزار روپیہ لیا ابھی ہمے جانے کے نام پر اور سا رھا دور سے ٹرین پر سے گور گیا بتائیے تو کہ لے ہے کہ ہم اس کا گھر ہی جائیں گے
ہاں تو جیسا یہ ہے ویسنے ایکر آدمی بھی مل جاتا ہے
ہوں اس میں آدمی ن مل جاتا ہے
ہاں
ارے تو کہاں کیجیے گا جیسا کرم کیجیے گا ویسا پھل ملے گا
ہاں
پانی تو گر رہا ہے جی ادھر گر رہا ہے
ہاں موسم وہی کیا ہوا ہے کبھی گر رہا ہے کبھی کھل رہا ہے گر رہا ہے کھل رہا ہے
سب ابھی گر رہا ہے پانی ادھر
جھڑ لگا دیا ہے
ہاں کلبے دامو بولے حسن نہ کہ سبسڑ نہ جا
نہیں بادام نکل جائے گا سکھل کھیت میں نمی تھا
ارے نامی تھا نا
ہاں
کل نام تھااک ہے تویں پوڑا حال تھا روپے بنے نا بنے سے پہلے بھی ہلکا پنیا مار دیا اور بنلا کے بد مار دیا رات میں بھی گر دیا دیکھیے اب صبح سے بارشیں ہو رہا ہے رک رک کے رک رک کے
جم جااک وہ